اسلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام کیسے ہو بھائی جان
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
الحمد للہ بھائی جان آپ بھائی جان امی جان سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ آپ کی امی جان ابو جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے
ہاں بھائی جان آپ نے کھانا کھانا وانا کھا لیا
کھا لیا بھائی جان
تو بہت ہی اچھی بات ہے میں بھی بیٹھا تھا تھا میں نے سوچا آپ سے کچھ بات کر لیتے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ آج کل لوگ کیا ہے کہ پانی کو بہت ہی ضائع کر دیتے ہیں تو میں اسی پہ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا تو بھائی جان میرے پائی پانی اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نا بھائی تو پانی کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے انسان جانور اور پودے سب کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے اس لیے پانی کو زندگی کہا جاتا ہے میرے بھائی تو ہم روزانہ پانی پیتے ہیں نہاتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں اور کھانا بنانے کے لیے بھی پانی کا استعمال کرتے ہیں اگر صرف ایک دن کے لیے پانی نہ ہو ہو تو ہماری زندگی بہت ہی مشکل ہو جائے گی ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان صحیح بولا آپ دیکھیے اگر ہم آج کی بجن زندگی دیکھتے انسانوں کی بنا ایسی ہو گئی ہے کہ جتنا پانی ہم استعمال کرتے ہیں مطلب جتنا پانی ضرورت ہوتا ہے اس سے چار گنا ہم ضائع کرتے ہیں بائی ج جس کی وجہ جیسے ہمیں بھی نہیں لگے گا کہ پانی کی مطلب کیا اہمیت ہے یہ پت چلے گا جو آنے والے پوچھتے ہیں ان کو پت چل گیا کہ اس کی اہمیت کیا تھی تو ہمیں چاہیے بھائی جان کے جتنا ہم ہمیں چاہیے پانی اتنا ہی یوز کرے اور آس پاس میں جو ہماری ندیاں ہوتے ہیں چشمے ہوتے وہاں پہ ہمارے ہاں ہم کیا کرتے ہم جیسے لڑکے کیا کرتے ہم جاتے ہیں پکنک وہاں پہ ڈالتے کوڑا کرکٹ ڈالتے
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان بالکل اچھی بات ہاں بھائی جان ہاں بہت
پانی میں ہوتی ہے جیسے مچھلیاں ہے ان ان کا بھی وہ کٹھن ہوتا ہے بھائی جان
ہاں انہیں کے ساتھ ساتھ مطلب کہ پانی صحت کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے یہ ہمارے جسم کو تندرست رکھتا ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ روز کافی مقدار میں صاف پانی پینا چاہیے پانی پینے سے جسم تازہ رہتا ہے اور کوئی بیماری سے بچ مطلب کہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں ہم کیا مطلب کہ کھیتی میں بھی پانی کی بہت اہمیت ہے کسان اپنے فصلوں کو پانی دیتے ہیں اگر وقت پر پانی نہ ملے تو فصلیں خراب ہو سکتی اور مطلب کہ انجان کی کمی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے پانی ہماری غذا کے لیے بھی بہت ضروری ہے تو پودے اور درخت بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے وہ کررق تو ہمی صاف ہوا پھل اور مانک کے پھل دیتے ہیں اور کھانا بھی دیتے ہیں اگر انہیں پانی نہ ملے تو وہ سوکھ جاتے ہیں اس لیے مطلب کہ پودوں کو وقت پر پانی دینا ہماری ذمہ داری ہے ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے صحیح بوول بھائی جان دیکھو اگر ہم دیکھیں گے نا پود کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ دیکھو اگر ہم پانی کو گندا کریں گے پھر کل کو وہی پانی ہمارے گھر میں گھر میں بھی آتا ہے جو ہم بنا مطلب ہر ہر کسی کا ویسا مطلب ہر کوئی مڈل کلاس ہی مطلب مگزیمم جو لوگ ہے وہ مڈل کلاس فیملی سے بائی ج بلانگ کرتے ہیں
ہاں بھائی جن
تو اس لیے جب وہ پانی پیتے بھائی جان اس سے پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہیپیٹائٹس کا خطرہ وہ ہوتا ہے وہ مطلب ہمارے جسم میں جب وہ جراثم جاتے ہیں تو ہیپاٹائٹس کا خطر ا ہوتا ہے پھر اس کی وجہ سے جب انسان کو مطلب یہ ہیپیٹٹس نارمل ایک بیماری نہیں ہے بھائی جان یہ اس میں نا بہت ساروں کی جان بھی جاتی ہے
جسے پھر پورے پوری پریوار پر بائی جان اس کا وہ اثر پڑتا ہے اس لیے ہمی ں چاہیے ایک تو پانی کو صاف رکھے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے گھر سے جو یہ کوڑا کرک نکلتا ہے یا اگر ہم کبھی گھر والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ پکنک جاتے ہیں وہاں پہ جو بھی نیچر ہے خاص اللہ تعالا کی سب سے بڑی نعمت پانی ہے بھائیشاہ پانی کے جو جو بھی دریا ہے کیا ہے ان کو صاف رکھے ب جان اس ٹائم پہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہم ہمارے پھینکنے سے ایک چیز اگر ہم پھینکیں گے اس سے کیا اکھڑے گا لیکن اس سے اکھڑتا بہت زیادہ ہے بھائی جان
ہاں بھائی جن ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو آج کل مطلب کی دنیا کے لیے مطلب کے علاقوں میں پانی جا رہی ہے کچھ لوگوں کو صاف پانی آسانی سے نہیں ملتا اس وجہ سے انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے میرے بھائی اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہے تو پانی بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نل کو بے وجہ کھلا نہ چھوڑے جتنا پانی کی ضرورت ہو تو ہی استعمال کرے بچ کے بنا کوئی بھی ممکن ہو جائے مطلا کہ اور تو جمع کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے صاف پانی بھی بہت ضروری ہے گندا پانی مطلب کہ پینے سے بیماریاں پھیلتی ہے اس لیے ہمیشہ صاف اور محفوظ پانی پینا چاہیے دریاؤں جیلوں اور نہروں میں کچرا نہیں پھینکنا چاہیے تاکہ پانی صاف رہے تو سکول گھر اور معاشرے میں ہمیں سب مطلب کہ ہم سب کو پانی بچانے کی عادت اپنانی چاہیے اگر ہر شخص تھوڑی سی ذمہ داری دکھائے تو ہم مط کہ تو ہم بہت سی پانی بچا سکتے ہیں نا تو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ الاللہک بہت قیمت مطلب کہ یہ ہے یہ پانی مطلب کہ بہت قیمتی چیز ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے اگر ہم آج پانی بچائیں گے تو آنے والی نسلیں بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھائے گی ہے نا بھائی جان
ماشا اللہ بھائی جان آپ نے بھی بہت اچھی اچھی بات ہے بولی بائیان اگر ہم دیکیں گے ہمارے جو گھر والے ہیں نا جو ہماری اریگیشن والی لینڈ ہے جہاں پہ ہمارا گیہوں کسی کا گیہوں نکلتا ہے کسی کا دان نکلتا ہے تو اس کو مطلب پانی کے لیے ہمارے ہم کو ملتی ہے اریگیشن ایک اریگیشن والی لی ملتی ہے اس کی اس کا پانی ہم ڈالتے ہیں اس میں لیکن آج کل جو ہماری ماں بہن ہے وہ نا جو پینے والا پانی ہے اس میں پائپ لگا کے وہی پانی ڈالتے ہیں اپنے اس میں تو ان کا سیدھا امپیکٹ پڑتا ہے جو گراؤنڈ کی واٹر لیول ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بھائی جان تو ان فیوچر ہم پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ ہمارے پاس پینے لائق پانی نہیں ہوگا فائ جہ پانی تو ہوگا لیکن وہ پینے لائق نہیں ہوگا فائدہ اسی لیے جو پانی مطلب فار اگزامپل اگر کوئی پانی صاف نہر ہے اس کا پانی انسان پیتا ہے دوسری بھی نہر ہے اس کا پانی ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زمینوں میں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم صاف پانی کو لگاتے ہیں اپنی زمینوں میں جو وہ زمین والا پانی ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں ایسا ہی تو پھر فیوچر میں ہم تھوڑی پی سکتے ہیں وہ گندا پانی بھائی جا
ہاں بھائی جائے
اور ہمیں جت جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں بس پانی کو بچانا ہے
ہاں بائی جان تو م کہ پ ہاں بھائی جان تو پانی صرف پینے کے لیے ہی ضروری نہیں ہے بلکہ بجلی پیدا کرنے کے لئے بھی بہت ہی زیادہ استعمال ہوتی اسی سے بجلی بنتی ہے یہ ڈیمز اور پاور اسٹیشنز پانی کی مدد سے بجلی بناتے ہیں یا بجلی گھروں مطلب کہ سکولوں ہسپتالوں اور فیکٹریز میں استعمال ہوتا ہے تو اگر پانی کم ہو جائے تو بجلی کی مطلب کہ پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے اور مطلب کہ فیکٹریز میں بھی پانی کی بہت اہمیت ہے کپڑے دوائں مطلب کہ کاغذ اور بہت سی دوسری چیزیں بنانے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے اس لیے مطلب کہ پانی ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے تو پانی کےبغیر بہت سے کام رک سکتے ہیں پانی کو ضائع کر مطلب کہ اچھی عادت نہیں ہے کچھ لوگ مطلب کہ غیر مطلب کہ گاڑ دھوتے وقت یا نل گھولا چھوڑ دیتے ہیں بلکہ بہت ہی پانی ضائع کر دیتے ہیں ہمیں مطلب کہ ایسے عادتوں سے بچنا چاہیے چھوٹی چھوٹی احتیاط جیسے نل کو فورا بند کرنا اولی کو ٹھیک کروانا تو بہت سے پانی بچا سکتی ہے ہے نا تو اگر ہمیں آج پانی کی حفاظت نہیں کریں گے تو مستقبل میں پانی کی صحت کمی ہوگی سخت کمی ہوگی اس لیے ہر جگہ ہر سکول اور ہر شخص کو پانی کی قدر کرنی چاہے ہمیں دوسروں کو بھی پانی بچانے کی تعلیم دینی چاہیے یاد رکھیے مطلب کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہر وقت بالانکہ ہر قطرہ قیمتی اور پانی ہے تو زندگی ہے ہے نا
ماشاء اللہ بھائی جان آب نے بھی بہت بہت اچھی بات بولی ہے کہ پانی ہے تو جیون ہے بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے کہ انڈیا کی جو اکناممی ہے نا وہ زیادہ تر اسی پہ ڈیپینڈ ہے پانی پر ہی آپ کو پتا ہوگا جو اکنامی ہے وہ زیادہ الیکٹرسٹی زیادہ پیدا ہوتے ہے کشمیر سے ہی تو کشمیر سے کیوں ہوتے ہے جب یہاں پہ پانی ہے جہاں جب یہاں پہ پانی نہیں ہوگا بائی چان اکنامی ڈاؤن ہوگی تو وہ سیدھے اثر گورنمنٹ پہ نہیں پڑے گا وہ ہم پہ پڑے گا بھائی جان گورنمنٹ کا کیا مسئلہ گورنمنٹ ایک ایشو کچھ لیٹر ایشو کرے گا کہ اس میں مطلب پرائس ہوگا انکریز ہوگا چیزیں مہنگائی بڑھ جائے گی بھائی جان اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے جو آبی ذخیرہ ہے اس کو بچائے بھائی جان
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات کی ہے آپ نے
کوڑا کرکٹ کے لیے آج کل ہر جگہ ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں
ہاں بھائی جان
تو ہمیں چاہیے اپنے گھر والوں کو بھی بولنا چاہیے کہ دریا کے کنارے یا کچھ لوگ دریا میں صرف پھینکتے
ہاں بھائی جان آپ کو اور ایک بات پتا ہے ہاں بھائی جان تو آپ کو ایک اور بات کہات کہہ دیتا ہوں کہ آج کل آپ نے بہت ہی زیادہ دیکھا ہوگا ڈینگو ملیریا وجہ سے کتنے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں وجہ ہم ہی انسان ہے جو اپنی پیروں پہ خود ہی کلہاڑی مار دیتے ہیں دیکھیے کیا ہوتا ہے کیا ہم کچرے کو ایسے نالی میں پھینک دیتے ہیں جب پھر وہاں پہ پانی ضائع ہوتا یا پانی نہیں آتا اس نہر سے تو وہاں پہ مطلب کہ وہ وہی کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں مطلب کہ جسے ہم کہتے ہیں انسیکٹ جو پھر کارڈ دیتے ہیں ڈینگوں پھیلاتے ہیں تو وہ وہاں پہ انہیں جگہوں پہ پیدا ہوتے ہیں وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں وہی اس گندے پانی سے تو وہ آ کے ہمیں پھر کاٹ دیتے ہیں اس سے ہمیں ڈینگو ملیریا ہوتا ہے تو اسی کے اسی کے ساتھ بھائی جان مجھے امی بلا رہی ہے تو آپ بعد میں بات کرتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا
اللہ حف